سامو
السلاولیکم وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
شکر اللہ کا آپ سنائیے آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ الحمد اللہ گھر پہ سب ٹیک ہے
ہاں شکر آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
شکر شکر سب ٹھیک ہے ابھی یہ لاسٹ والای ہے ہاں ٹوینٹی ایٹھ کو کل میں ایک کروں گی تو ختم مسئلہ
ہاں آپ کا ہو جائے گا پھر میرے ساتھ ختم
آپ کی بھی ہو گئی ختم آلموسٹ ہے نا مطلب آپ کا ہو گیا تھٹی ہاں
آں میں نے گروپ میں ڈال لی ہے میسیج
میں نہیں ہوں گروپ میں لیکن مجھے نہیں ایڈ کیا اب انہوں نے
آپ نے ایڈ کیا ہے
نہیں
تو ایمن کو بولو نا مجھے ایڈ کرنے کے لیے ایڈمن تو وہی ہے نا پھر کہاں سے آپ کا یو پی آئی آ جائے گا
اسی لیے میرا شاید یو پی آئی نہیں آتا
پہلے ایڈ تو ہوجاؤ
اس نے مجھے کیا ہی نہیں ایڈ شاید
اس کو بولو نا مجھے ایڈ کرو
میں اس کو ابھی کال کروں میں اس کو بولوں گی مجھے ایڈ نہیں کیا ہے کیا کر
ہوگی بچاری
وہ نہیں سوتی ہے ابھی وہ لیٹ سوتے ہیں ان کی ہو گئ ہے نا وہ میے ماموں کی ڈیتھ جیجو کے ماموں کے جو نا میرے پاپا کا بھی ماموں ہے
ہے ہے اچھا
ہاں وہ وہی پہ ہیں وہ نہیں سوئیں گے ابھی مجھے پتا ہے
نہیں بارہ بج گئے نا
وہ لیٹ وہ ویسے بھی وہ ویسے بھی ایک بجے سے ساڑھے بارہ سوتے ہیں گھر پہ اب دیکھوں گی میں میسج کروں گی پہلے میں اس کو بولوں گی ایسے مجھے ایڈ کرو میں بھی سوچ رہی ہوں یہ کہ پریشانی اڑ گئی مجھے
اس کو بولو مجھے ایڈ کرنے کے لیے پھر دیکھو آپ یو پی آئی سے مت آئے گا او پھر آپ کو پتا ہے نا یو پے کا کوڈ اگر پتا نہیں ہو جی پے میں دیکھ
ہاں میں جی پے سے ہی کرونگی ہاں مجھے یو پی آئی ہے مجھے ہے یو پی آئی بھی
ہا پھر آپ کو ٹو روپیز آئیں گی پہلے پھر آئے گا آپ نے ریسیو کی ہے کہ نہیں اگر ریسیو کی ہونگے گی تو ہاں یس کر دینا اگر نہیں تو نوکر دینا ہے
ہاں
ہوں
وہی نا آپ نے بولا نا جب میں نے آپ کو میسج کیا آپ نے بولا اس پہ کلک کرو جب اس پہ کلے کے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ بلر ہے نا ابھی آپ نے نہیں دیکھا وہ ابھی ہے وہ وہ اس کو ڈاٹ بھی نہیں آیا ہے ابھی پورا نہ اس کو نیکسٹ نیکسٹ بھی بلا رہے ہیں اس کو اگر آپ و پی آئی پہ کلک ہی ہوتا ہے نا وہی وہی سے میں کر لیتی لیکن وہاں پے کلک بھی نہیں ہو رہا ہے کو پتا نہیں کیا پرابلم ہے پھر بھی اب میں بولوں گی اس کو مجھے گروپ میں ایڈ کروں اس میں آپ سب ہو نا
ھمم ھمم
ٹھیک ہے
اس پے سب ہے
ہاں میں اسی لیے اس کو بولوں گی مجھے گروپ میں ایڈ کر
ٹھیک ہے
ہاں اور بتائیے آپ
اور کیا بتاؤں میں آپ کو
واہ وا رے بات ہی ختم ہو گئی اب ہم ہمارے پاس کوئی بات ہے شاہد
ہماری باتیں ختم ہو گئی اس لیے میں اب جوس پینے لگی میں خوش ہوگئی میں خوش ہو گئی باتوں سے اب
کیونکہ ہم نے بہت باتیں کی آلریڈی ہم نے کتنے ٹاسکس کیا آج آپ کے اور میرے ملا کر تین تین چھ
نہیں میرے پانچ
ھمم
آپ کے تھے چار آپ کے
ہاں نو ہم نے کیے اور ہم ابھی مجھے میں اسی لیے سونچ رہی ہو مجھے کیوں نیند آ رہی ہے اب ہمیں اچھے سے نیند آئے گی کیونکہ ہم نے باتیں بہت کی
پتہ ہے لیکن آپ جب اٹھو گے نا مارننگ میں آپ پہلے ٹاسک کمپلیٹ کرلو
اوکے ٹھیک ہے میں کرتی ہوں
آپ پہلے ٹسک کمپلیٹ کرنا پھر آپ کو فکر مطلب نہیں رہے گی
آپ ہی کی وجہ سے مجھے ٹاسکس کمپلیٹ ہو رہے ہیں ادر وائز مجھے نہیں ہوتے کیوکہ ایسے ہی چھوڑتی ہو
اس لیے میں نے بولا اسی لیے میں نے بولا آپ پہلے اٹھو گے تو میں پہلے اپنا ٹاسک ایک ہی ہے اب آپ کو لیکن پہلے مجھے کال کرنا
ہاں ہاں میں کروں گی آپ کو کال ضرور صبح اٹھ کے ہی پھر مت وہ نیند والی آواز آئیگی
کوئی بات نہیں ہے ابھی اب تھوڑا سا ہی پانچ چھ منٹ سے
ھمم نہیں نہیں میں سونچ صبح کا بول رہی ہوں میں صبح نیند والی آواز آئے گی ہمیں
ھم کوئی بات نہیں ہے
اب کیا کر سکتے دوسری آواز سننے کو ملے گی ان کو پھر ان کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن مجھے اس کا سمجھ میں نہیں آیا اگر ہم بات کر رہے ہیں تو
تو ان کو کیا کیا وہی مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا
وہ میں نے وہ میں سونچ رہی تھی کل بھی میں نے سونچا کے یار اگر ان کو ہم بات
ہیں اور اگر آپ بات کرو ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط نہیں بٹ ان کو کرنا کیا ہے اس بات کو یہ ریکارڈنگ کیوں ہو رہی ہے
مجھے لگتا ہے ان کو مت اردو لینگویج سکھانی ہوگی سم تھنگ لائک دیٹ وہ بھی ہوگا کیونکہ یہ میں نے دیکھا یہ جینون ہے کہ ہر کوئی کر رہا ہےیہ ہم ہی نہیں کر رہے ہیں خالی یہ انڈیا میں بہت سارے کر رہے ہیں اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ شاید اردو لینگویج اسی سے سکھاتے ہیں
بٹ اس میں پہلے تھا آ تھی نا یے اردو اب آئی ہے پہلے اس میں کشمیری تھا
وہی کسی کسی کو کشمیری سبجیکٹ ہوتا ہے کشمیری لینگویج سکھاتے ہیں مجھے لگتا ہے یے فیر مت اے آئی سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں آئی تھنک سو بٹ یے ویسا ہی کچھ ہوگا کیونکہ آ مجھے لگا ایسے
کو
ہاں میں بولوں گی اس کو لیکن مجھے ایسا ہی لگا ہے نا اور کیا ہو سکتا ہے شاید میں بی یے یے کشمیری لینگویج اردو لینگویج سکھاتے ہوں گے
آمم
وہاں سے ان کو فی ملت تا ہوگا تو فیر اس میں سے کچھ پرسنٹ ہمیں دیتے ہیں
کیا پتا کیا بول سکتے ہیں ایسے
مجھے لگتا ہے یہی ہوگا کیونکہ اگر یے کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے نا غلط غلط آج تک ان کو پکڑا ہوتا تا اس کو تو بہت ٹائم ہو گیا اس کو بہت کافی ٹائم ہو گیا اور میں نے اس کو سرچ بھی کیا نا بہت سارا تبھی میں نے کیا ادر وائز میں نہیں کرتی لیکن وہاں پے دکھا رہا ہے یے جینوین ہے یے ایسے نہیں ہیں فراڈ کچھ یا کیم کیم نہیں ہے یے جینون ہے تو اسی لیے مجھے لگا فیر اچھی بات ٹھیک ہے چلو فیر میں پوچھتی ہوں نا کل اس سے اب وہ دھوم کیا ہے اتے ہاں میں دیکھوں گی وہ کیا بولے گی وہ بھی کیا بولے گی
وہ آ میسیج کر میں نے اسکرین شاٹ بھیجا نا گروپ میں
آ آ
آئی من مسیج کرے کلک ہر ہیئر پے پر کلک کرو میں نے کیا ہیئر پر کلک بعد میں دیکھوں گی
ہاں جب کٹ کال ہوگی نا آپ کلک ک ہیر پے کلک کرنا تو فیر دیکھنا کیا آئے گا فیر اس کو اسکرین شاٹ بھیجنا نا الگ سے
ہاں پھر الگ سے بھیجوں گی
آمم اس کو بولنا میں نے کلک ہیر کیا تین
اچھا تین
آمم ایک بیٹا اور دو دو بیٹی
ٹھیک ہے یے کتنی بڑی ہے
یے لگ بھگ اس کی ایج کیا ہوگی اس کی ایج ابھی ہوگی تھرٹ ٹی فائیو سم تھنگ ہاں اتنی ہی ہوگی
ہم سے بڑی ہی ہے پھر
ہاں ہاں یے ہماری بڑی کزن ہے سب سے بڑی کزن
اچھا ٹھیک
اسی کی شادی پہلے ہم نے کی لیکن اس کی شادی بھی چھوٹی کی ایج میں ہوئی تب یہ ٹوینٹی ٹو ہی تھی
اچھا ٹھیک
پھر اس کو ایک سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا پھر آٹھ سال کے بعد بیٹی پیدا ہوئی آٹھ سال بعد ہاں فیر آ فیر آٹھ سال کے بعد اور فیر دو سال کے بعد اور ایک بیٹی اور وہ والی نی بیٹی اس نے اپنی دیو رانی کو دی کیونکی اس کا بچہ نہیں تھا وہ گھر میں ہی ہے اس کے اس کی بیبی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اسی لیے
اچھا اچھا اچھا اچھا
ہ اس کے پتا ہے کتنے بیبی مطلب اس کے سارے بیٹے مطلب چار پانچ بیٹے ایسے ان کی ڈیتھ ہو گئی
ہ کیوں ان کو کیا تھا
اور اور برابر نائن منتھس کے مطلب ایٹ منتھس کے نائن منتھس کے ہاں ورنہ کیا وہ پورے بنے ہوئے ہوتے تھے وہ دیکھ وہ آپریشن دیکھو وہ آپریشن تھیٹر میں جاتی تھی نا تب تک تب تک وہ بیبی بھی ٹھیک ہوتے تھے اور مدر بھی ٹھیک ہے جوں ہی اس کو آپریشن کرتے تھے نا وہاں سے بیبی کی ڈیتھ ہوئی ہوتی تھی جب اس کو نکالتے
مطلب اس کا ریزن کیا تھا پھر کے ان کے بیبی
اس کو سارے ٹیسٹس ٹھیک ہے سب سب کچھ وہ ٹھیک ہے نارمل ٹھیک ہے
ہوں
بٹ اس کو پتا نہیں اس کو شاید دیکھو ٹو تھوسنڈ فورٹین میں سیلاب تھا نا تب اس کو تب اس کا نائنتھ منتھ تھا تو کچھ وہ ہیں اس کو شاید ہی یہ مت ہوا ہوگا پانی سے کچھ وہ پانی ہاں پانی میں چلی ولی تو پہلی بیبی کی ڈیتھ تبھی ہوئی اس کی نائن منتھس کا تو لیکن پتہ ہے وہ اس کے بیبیز کتنے خوبصورت ہوتے تھے بہت بہت زیادہ بیٹے اور سب بیٹے انی بیٹیاں ساب بیٹے
سب بیٹے
اب اسی نے اس کو دیا ایک مطلب ایک بیٹی لاسٹ
آپ کا ٹائم ہونے والا ہے کاٹو
ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹک
اللہ حافظ ٹھیک ہے بیے